ہاں تو کیا حالت ٹھیک نہیں ہیں آپ جی اچھے سے ہیں گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے ہے آپ سب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ
مجھے گومنے ک پلاعن ہماری گاڑیاں بک
ہاں ہماری گاڑیاں تو بک کی ہے ارے نہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر آ دیکھ لیں گے نا اچھے سے تو اگر آپ ان کا تھوڑا حساب کتاب لگا کے دیکھیں گے نا ہے نا ہاں تو ہاں تو ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کا حساب کتاب لگائیں گے نا
جی
یہ ہوگا کہ دیکھیے پہلی جو ازروا کی گاڑی ہے اس میں آ جاتے ہیں پہلے ہی ازربے چلانے ڈیڈی جی اس کے لیفٹ سائڈ بیٹھے گا پیچھے سے تین بندو کی جگہ ہے تین بندوں میں دانیاد شب چاور بڑی میںمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ زربا کی گاڑی فلا گئی اور ایک فیملی بھی ہو گئی ٹھیک ہے نا ہاں کیا کیا کیا کیا
ایک فیملی ایک گاڑی بک ہو گئی
چلو ہو گیا نا وہ پھر آ جاتے ہیں ہم بوا کی گاڑی میں بوا کی گاڑی میں دیکھیں گے پہلی بو جائے بیٹھے گی رائٹ سائڈ سے اور جو ہے لیفٹ سائڈ سے ہاں اگر ایک بات اور ہوگی نا کہ ہمیں بوا کی گاڑی دیکھ ہم دونوں کو ہم بوا کی گاڑی اس میں چڑیں گے نا اس میں اچھے سے گانا وانا چلیں گے مزہ آئے گا نا ہاں ہاں ہاں لیفٹ سائڈ بیٹھایے گے اس کا مسئلہ نہیں ہے مشکل ہاں چلو میں کہہ رہا تھا یہ نہیں تاؤ گی گاڑی کون چلائے گا ارے یار ہمیں ایس یہ تو نہیں ہونا چاہیے بہت ہی زیادہ مسلہ بھری بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کہہ رہا کہ اب جو ہوگی بوا کی گاڑی ٹھیک ہے نا ہم ایسے اوپر سے اوپر سے تھوڑا دیکھ لیتا ہے پھر باقی دیکھیں گے آگے کہ بوا کی گاڑی میں پہلی رائٹ سائڈ سے بوا آ جاتی ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائڈ سے اس کے دونوں بیٹے بیٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے دونوں آگے بیٹھیں گے آپ ایسا مان لیجیے پھر پیچھے سے خوشی اور اس کے حماس بعد اگر جيجو آ گئے تو وہ جیجو بھی بیٹھ سکتے ہے پیچھے اگر آ گیا وہ نکا تھا میں مناؤں گی ان کو تو پھر دیکھیں گے کیا ہو سکتا تو مطلب وہ اس گاڑی میں وہ گاڑی بھی بک ہو گئی اس میں دو فیملیز بھی آ گئی پھر آ جاتے ہیں رمیش رمیش بھائی کی گاڑی میں رمیش بھائی کی یہ گاڑی میں رائٹ سائڈ سےہلے دیکیں گے رمیشہ بیٹھ گا لیفٹ سائڈ سی نیناور باریک بیٹھے گی ٹھیک ہے ہو گیا وہ بھی پیچے سے راجو بھی بیٹھ سکتا ہے اور چھوٹی ت بھی بیٹھ سکتی ہے ہاں اور آپ بھی بیٹھ سکتے ہو وہاں پہ ٹھیک ہے نا تو آپ بھی اس میں آ گئی نہیں ویسے آفس میں نہیں بیٹھو گی تو ویسے فری بھی میں بول ہی رہا ہوں ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بھی تو ہو گیا نا اب اس میں بھی دو فیملیز آ گئی اور ایک گاڑی بھی بک ہوگئی اب بچی وہاں ہاں اب بچی وہاں تین گاڑیاں ہوگی اور پانچ فیملیز ٹھیک ہے نا ہاں تو اب ہو ہاں اب ہوگی ت ہوگی گاڑی سچ میں ہاں تو تاؤ کی گاڑی کا کیا حساب ہے یہ تاؤ کی گاڑی میں پہلے ہی تاؤ چھے گا رائٹ سائڈ سے یا چلائے گا یا یاور چلائے گا تو وہ ل لیفٹ سائڈ سے تاؤ بیٹھے گا اگر رائٹ سائڈ سے تاو تاؤو نہیں چلے تو لیفٹ سائڈ سے تای ہی بیٹھے گی تو اس سلسلے میں پیچھے یا بیٹھے گ ایک بیٹھے گا پیچھے ایک بندہ تو اس میں دو جگہیں کھلی ہوتی ہے تو اس دو جگہوں میں کوئی دو انسان بیٹھیں گے اگر ہم اگر ہمیں بابا آیا تو پھر ان دو جگہ پہ کوئی بیٹھے گا تو وہ دیکھیں گے اور اگر ہبابا نہیں آیا تو پھر ہمیں ہم دو بیٹھیں گے اس جگہ زیفر میں تو وہ جو ہے وہ جگہ وہ فل فل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا
ہاں جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی
ایکو آواز تو نہیں ہوتییا نا ہو رہی ہے تو ہاں کیوں بول رہی ہے پرا
نہیں نہیں ہو رہی ہے
اتھ صاف آواز مری
ہاں جی
اچھا وہی میں کیاہ رہا تھا کہ اب اس میں ہاں تو جب اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے نا اس بات کو تو پھر کیا ہوگا اس بات میں کہ مطلب میرا جو یہ ہے نا سلسلہ جو سلسلہ سلسل کس بات کاٮو کہ سلسللہ اس بات کر ہوو کہ مطلب جو تاؤ کی اب ہماری گاڑی اگر تاؤ کی ہمارے مطلب تاؤ کی گاڑی میں آئے نا تو پھر ہماری گاڑی اس وقت تو اس لیے مطلب کس بات کی لگے گی تو پھر ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ تاؤ گاڑی میں بابا اور ماما چڑھ سکتے ہیں اور ہماری گاڑی جو ہے وہ ایسی رہے گی اس میں کوئی چڑھنے نہیں والا تو ٹھیک ہے نا تو پھر بابا کے اس تاؤ کی گاڑی میں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو جو زیادہ وہ سی ہے نا وہ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ہاں ہاں
ہلو کیا جی جی جی
جی کیا آپ خ سو گئے تھے کہیں پر ہاں تو بول آپ ایسے میں یہی کہہ رہا تھا کہ کہ مطلب اس کے بعد پھر کھانے کے لیے کیا لائیں گے آپ جی کیا کیا کھانا لائیں گے جی جی کھانے میں کیا لائیں گے اچھا وہی کیا دیکھیں گے بنانے میں کچھ بنایا لیکن یہ آپ نے جو ہے سوچا ابھی یا پھر ابھی آپ نے بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا اس لحاظ سے
نہیں دیکھیں گے
اچھا اچھ ٹھیک ٹھیک ہاں اور دن میں کیا کیا آج آپ نے ہاں میں می نے تو بات ہی نہیں کہ
بولیے بولیے کیا بول رہ ہے
کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دل میں کیا کیا آج جی
کچھ نہیں بچلتے ہی بیٹھے تھے کر رہے تھے بہت کر رہے تھے ہاں وہ دیکھے ہم صبح اٹھے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی جی جی
بامبے کی سر
اچھا
بھی ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں
اچھا
کی صفائی کر کے رکھی
سے بات کیجیے نا آپ کے الفاظ بہت رک رکے آ رہے ہیں نا تو آرام سے بات کیجے
اچھا ٹھیک ٹھیک میں بول رہی ہوں کہ ہم سبات وہ رو رہے تھے پوری کان کر کے
چیزیں کتنی بار سمھاؤا کو ایک بار آپ سمجھتے نہیں ہو ایک بار ہوں
ہاں اور
آپ کو اگر آپ سے مجھے اتنی گندا لگتا ہے نا اسی لیے بات کرنا آپ کچھ مطلب ایسے سیدھے تو ارے آپ اتنا تیز بول رہی ہیں الفا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے بول کے رہی ہے آرام سے بات کیجے نا ہاں
الا آپ ہی سنائیے
اچھا دیکھیے کیا دیکھوں میں ہوں ہوں اچھا
اس کے بعد ہم نے چائے کھائی ت الحمد للہ اس کے بعد ہم کام کرنے آ ہم نے پورے ہم پتہ نہیں کیا ہوا تھا ہم لوز روز فون دیکھتے ہیں موبائل فون دیکھتے ہیں تو اس سے ہم بور ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں اسی لیے اب ہم کا کرنے پیٹھ ہمیں وہ جوش آ گیا جو ہم نے آج پورے ہم ساوں اچھے سے کریں گے آج پھر ہم اپنی بیٹکیں بھی گئے ہال میں
ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں
وہاں پہ ہم نے صفائی کی بیٹھک میں
صحیح صحیح بات ہے
بیٹھک کی میں ہم نے اچھے سے سفائی کی وہاں پہ ہم نے جاؤ صاف صفائی کی اور ہم نے وہاں پہ وہ نا مطلب چھڑکنے والا ایک ہوتی ہے دوائی جسے صاف ہو جاتی ہے بیمار ہو صاف اور صاف ہو جاتے ہے الم المیر المیرا صاف ہو جاتی ہے المار
ہاں
جی اور آپ نے کیا کیا اس دن میں
میرا جو ہے دن آج بہت ہی تھکاوا رہا تھکاؤٹ براب ہاں اور جو مطلب بہت سارے جو میرے کام تھے وہ میں نے دکان پہ جو ہے کام کیا
ش دروازے
کیا کیا ہاں ہاں جو میں آج درگاہ گیا تھا تو میں آج دکان پہ جو اترا تھا
ٹھیک ٹھیک
وہی میں کہہ رہا تھا کہ آ جب میں دکان پہ اترا تو بہت ہی تھک گیا تھا میں تو اس سلسلے میں جو ہے مجھے بہت ہی زیادہ نیند سے لحاظ سے چل رہی ہے ہاں ہاں پانی
اسے گھر مار باپ میں دس بدھ
کیا کیا بھاگ جاتے
اس سے گرماہٹ بھاگ جاتی پیاس
ہاں اچھا
جی جی اچھا یہ بات چھ ہو رہی ہے آپ مجھے بول رہے آپ اگر پ پہ جا رہے ہیں تو آپ پہنیں گے کیا
میں کیا ہی پہنوں گا پینٹ پہنوں گا اور کوئی ٹی شرٹ اوپر سے پہنوں گا اور کیا ہی پہنوں گا ہاں ا کچھ میں پہنوں گا کچھ انیں چیزوں میں سے کچھ ہاں ہاں کیا بول رہے
ہمیں انشاء اللہ مزہ آئے گا نا
ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ بندئے گ ہاں آپ آپ ٹینشن مت لیجیے ان شاء اللہ ہمیں وہاں پر جو ہے پورا مزہ آئے گا
اشاء اللہ
ان شاء اللہ یہ اس سلسلے میں آپ جو ہے گم ق نہ ہوئیے آپ پورا مطلب اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے پریشانی سے دور رکھ جی ہاں ان شاء اللہ مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا ہاں اب زیادہ اب نینا سے چپ چپک کے نہیں رہے گا ان کو بھی مزہ کرنے دیجیے گا نا ہاں پتا نہیں میں اس سلسلے میں مجھے اب نہیں پتا میں ابھی بابا سے پوچوں گا کہ آپ کا کیا ہے آنے کا مقصد تو اسی
کہ ان کے پیارے بائی بھائی جان کونا ہے ان کو زیادہ شفقت ہے
ہوں اچھا ٹھیک ٹھیک ہ چلیے ا دیکھیں گے پھر اسی حساب سے کہ مطلب کیا ہی ان کا جو ہے مقصد رہے گا کیا ہی ان کا حساب کتاب رہے گا توی ہاں ہاں کیا ہاں انشاء اللہ ز جل وہ بھی آئیں گی اننو بھی آئیں گی انشاء اللہ ز جل ہاں بولیے انشاء اللہ ابھی ہاں جی جی انشاء اللہ
ویسے ہمیں کیا ہونا چاہیے اگر ہم سارے آئیں گے نا بابا
اچھا چلیے ہمارا وقت بھی اختتام ہوتا ہے سو جائیے آپ
اچھا اچھا تلیے اللہ حافظ